پلو
ہلو
ہیلو
السلام علیکم ن السلام علیکم ندم
وعلیکم السلام
سب بڑھیا ہے بتائیے ارے کل اچانک توب اکھا ہو گیا تھا جی ہوں ہوں آ رہا ہے آواز کل جانتے ہیں ہم کو اچانک اچانک ایک دم اتنے زور سے ماتھا درد کرنے لگا نا
ہاں
دکان پ سے آئے کھانا بھی نہیں کھائے دوائی کھائے تب جا کر ری لیک
ہممر سردی پ س تھا دائی تھایں پا کر لے جی سک ا تو میں سر دھر ر رہ تھڑا تھوڑا تھوڑا
دوائی وائی تو دوائی وائی کھائیے
دوائی تو کھائے ہیں اب سرد ہو جاتا ہے
ہاں موسم دیکھیے چینج کر رہا ہے نا موسم چینج کر رہا ہے تو آپ کو سردی ہانسی وائرل فیور ہو بھی کر
ہاں تو بات س آپ کو الیکٹرک دکان میں گا پاتا چی ر ت میں موٹر گاز س تو سرے تین سوچ رہ تھلے سامس ب
پیسا کوئی نہیں ہے یہ ہے کوئی دکان میں ہما
ڈالتے بولتے گ راستے سے تو کوئی نہیں
ہاں مان کے چلیے ڈالتے ہیں رہتے نا توپ بتا
ہوں
س
لنا ہے ہے پانی سب سب کھ ا کہنا پاپا جمن کی بڑھیا مل جائے پیسہ تو نہیں ہے لیکن کیسے تو لینا پڑے گا س کے دھان دو ٹھیک نہیں لگتا ہے آ کے جوتا لگتا ہے روپ لگتا ہے بگل میں سے
ہوں ہ
نہیں ایک چیز میں تھوڑا تھوڑا باہر
ادھر بھی جمیر جھیمیر بارش ہو رہا ہے ج رات سے
آج تو کا تو باری بارش نہیں
ہ تو کہاں ہو رہا ہے ج ہوتا تب نا یہ تو مطلب جمر جمر بارش رہا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہو نہیں رہا ہے
ا یا بس معافی کر لکھی
بچا لوگ بن گیا کھانا پینا بن گیا
نہیں
پورا گدا گد مارتا
ہاں ہاں بارش بارش ہوتا پرکاس ن ایک دم بارش کھل نہیں رہا نام کے بار پت نا
تو پورا پھر ررھی نہیں ٹگ
ہاں
آپ سب متائے گ
اور سب بڑھیا ہےنا
میںیا سل بتا ہوں کر کے رکھتی کہ دیرا ہے رک نا دیر ہے ص موبائل میں دیکنا ہےتے اس کو بھی بخار لگیا میں یہاں پ
ہاں نیا سامان تو پسا آ ہی رہا ہوگا بیگم صاحب
ہاں تو
موبائل دیکلا
اتنا پریشانی ہی کرتی ہے ک
کیا کمپنی کا موٹر لینا ہے یہ نہیں پتا
کیا ہوا
بولے کون سا کمپنی کے لینا ہے موٹر
بہت سارا ہے
کرر کے لی لی ش کا میں ایک نمبر ہے تو
آپ کو یکھ کے کون اچھا جائے گا
دیکھیے ہم بھی یوز نہیں کیے ہیں نا تو معلوم نہیں ہے میرے کو بھی لیکن ایسے بھی اینکر کا اگر کمپنی بنایا ہوگا تو ابھی مارکیٹ میں چھانا ہے تو بڑھیا بنایا ہوگا سمسیا یہ اس لیے دیکھیے نا پاتہ کیجیے اینکر کا
اب تو دکان میں گ کر تو آگ ن پ چے گ
ٹ ب اینکر کا لے لیجے چاہے گپس کا لے لیجیے گپس کا بھی بڑھیا آتا
اچ کیا
کرپس
اس کا بھی ہوتا ہے کام ہوتا
ہاں اس کا بھی ہوتا ہے مطلب
ا ہم کو تو پتا ہو
آپ کا جڈل کا بھی ہے
کیاچ بول رہے ہیں
جینندل کا بھی ہے جندل کمپنی
ہاں جن ب آال ہو ہے
ہاں دیکھیے کا ہے کمن ہے نا کوئی اچھا کمپنی لے لیجے ویسا تو سب میں اتنا ہی لگنا ہے تھوڑا بہت کے ڈفرینٹ رہے گا
ہاں تھوڑا وہولتا رہتا
لن کوئی کوئی میں ہے کہ دقت کرنے لگتا ہے اس لیےیک ا تاک دقت نہ ہو
ہ
لیکن جانتے ہیں کوئی وہ کمپنی کی ڈالے نا بڑی جلدی اندر والا موٹر خراب ہی ہوتا ہے
باہر ن سکسیس نہیں آئی کئی سال تک چلتا ہے
وہی نا باہر اندر میں ہے کہ اس میں سانس وس ملتی تا ہے نہیں پانی میں ڈوبل رہتا ہے کچھ پھنس گیا تو سمجھیے کہ وہ الگ ہی پریشانی ہے سب سے جلدی خراب ہوتا ہے ڈال دیے کہے م پانچ سال تک کچھ نہیں ہو رہا ہے تب نا
ہوں
پانچ سال اگر ہم چل رہا ہے ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے کوئی ایسا کمپنی بک کر تھا ک لےگنانتے ہیں
ہوں
کم
ہم پ آتا ہ
پینکر کا کہ رہے ہیں ج اگر کمپنی نکالا ہے نا تو اچھا ہی ہوگا بڑھیا ہوگا دیکھنا پڑے گا جائیں گے نا
اس کا تار صحیح ہے تو
یہ جو کہاں بولتے ہیں سولاروا میں جو دیتا ہے کون کمپنی کا دیا
ت سولر والا دوسر رہتا ہے سولر ٹی وی تو کون کون آگ الگ الگ رہتا بستار تھا
ہوں آال جال اشتا ان مٹر نا
ہاں پتا ن ابھی کیسر کمپنی رکھتا
یہ موٹرو بڑھیا رستا ہے
ہاں لیکن یہ سسٹم رہتا ہے نا کہ لائن ب سولہ دنوں سے چلے تب
ارے ہے جی ہم آن لائن نہیں کرنے پہ جانتے ہیں اے سی اور ڈی سی دونوں سا دیا تھا لیکن ہم بی سی ماروا دی اے سی سے مار رہا تھا نا تو دونوں کو دیتا لائس
نہیں نہیں اسی سے رہتا لیکن یہی رہتا ہما پوچھے تھے
ارے نہیں آپشن میں دیتا ہے تو آپ دیکھیے گا جس ٹائم آن لائن ہوتا ہے نا
بولا کہ نہیں سٹیسیے ملے گ ہ
ہاں ہاں
ہوں
اب اویلیبل نہیں ہوگا نا تو اے سی ڈی سی سی دونوں سے چلنے والا ہے موٹا
ہ
اس میں اوسن میں لے کے دیتا ہے اے سی بیی سی فون سے
ویسا رہاتا تو کہےلا نہیں تھا
آفسانو میں تو دیتا ہے ا ہم آن لائن کیے تھے تو
باب مائی
سی تو جوتونا تھا ا بارش جو تولیے فنیا نہ کائیتا
بابا مائ دے دب شرم س دو منٹ کال کا
ہوں بارش نکنے میں ایک دم زوروں سے ہونے لگا ہے
ہ
چھ پرسنٹج بارش دکھا رہا ہے
کر ارے
ہاں
ج
ہاں جی
ہوں
کیا پرسنٹج بری دکھ رہ
آجھ پسٹھ تو دکھ رہا ہے
بسٹ پرسنٹ گا پینسٹھ پرسینٹ ہے تو بارش ہوگا
ہ کوئی پلے ہنڈریڈ پرسینٹ رہتا نا
ہنڈریڈ پسٹ را پسٹھ پٹ بھی ک ہے ہوا وا نہیں چل رہا ہے تو بارش میں ہوا
اتا
ب
ا ہاں
پت بھی نہیں بو
آپ لوگ ات پسند دکھا رہا ہے
س نکلی آ تھا بارش مگا ہے
کیاچ
اے کہ موسم شانت ہے ہا ہوا چلتا ہے نا تو بڑھ جاتا ہے بھاگ جات ہے شانتی ہے تو بارش تو ہوگا ہی
ہو
بچپا بہت جیتی ہے ہے نا
باب منا وہ ا م ہ ح کاب د ب کی ب سا تو چارج لگا دبہ ہ سب دیک پ کاں دیکھ ل ہا اچھا بٹٹا بھی دھا ہاں گیں دیکھا د گ دے رہا ہیں ا جانا ب گندا د رہ ہ ا جان رم باب